اور
ہ اور آپ کے مکان وکان کون سا ہے
ابھی تو مکان وکان کا کام چل رہا ہے سب بڑھیا ہے ابھی تو
ہ پن سر ر نہیں سر ن کرر ہے کیا
فرنیچر تو نہیں ابھی کیا ہے ابھی کیا ہے ٹائل ابھی کیا ہے ٹائل فٹ ہو رہی ہے
دور سے منگائی تھی وہ تھوڑی بہت زیادہ دور سے ہیں تو اس میں کیا ہے وہ ٹائیڈے آئیے ابھی کل تو کہ ابھی کٹل پٹ وے اور آپ کے آپ کے مکان پر رہے گیا
ہاں مکان بن چکا ہے تو پلاسر کرانا ہے اس میں
اچھا ہمارا تو دیکھو سب ہو چکا ہے ٹائریں وائریں لگ رہی ہے ابھی تو بس جس میں ہو جائے گا کمپلیٹ ج میں گاڑی واڑی کتنے کمرے ہیں ویسے آپ کے گھر میں
ہمے نے تو رک جو ایک دو اچھا چھ چھ سات ہیں
ش سا ت کمتے
ہاں
ہوں ہمارے تو تیرہ کم نہیں دیگ
تیرہ
نہیں نہیں تھوڑا بڑا گ رہنے ہے ہیں کیا
اور گاڈی والاڑی کون سی
میرے پاس میرے پاس بائی آپ کے پاس بتاؤ یار ہماری کیا
ہمارے پاس تو بول رہے رہ
اچھا ٹھیک تھا آگے گاڑی تو ایسا یہھی لیے
ھم
ہار پ تو وائی ایک سے بنے
ایکسمین کون سے
بی ایم ڈبلیو ایکس سیون
ارے وہ
ہم کیا ایم فائی لینے کی سوچ رہے تھ پہلے تو
ہاں
پ پہ ابھی بہت مشکل سے ملتی ہے اس ٹائم پہ ایم پائپ سے کیس لنے سوود رہ تھ امیلی
سیدا سیدھا بولو نا بجےٹ میں نہیں
ایسے دیکھو بجٹ تو ہے جب ایک سیون لے لی ایک سیون تو وہ اتنے کی تو آتی ہے ایک ڈیڑھ کروڑ وہ دو کروڑ کی آتی ہے ڈیڑھ کروڑ کی آتی ہے
جو ہی تو بول رہا ہوں ڈیڑھ کروڑ کس میں لگا دیا ہم نے
وہی تو اور آپ بتاؤ کیا کرتے ہو آپ لائف میں
کچھ نہیں بیس سر آنے جاتا ہوں میں
تب بھی بڑی بولے رہو یارا آپ کے پاس آپ کی تو بات الگ ہی
کسان آدمی ا سے ہی ہے
ہم تو دیکھو بزنس کرتے ہیں دیکھو ہمارے پاس تو
ک کا بزنس کرتے ہو
ہاں وسے ہی کرتے ہیں کچھ کر دیتے ہیں ڈاٹا سیل کر دیتے مارکیٹنگ فلانا ڈا ب چیزیں کرنے کا
ہ ہم تو بھائی بیس چراتے ہیں کچھ نہیں کرتے کھیتی کرتے ہیں وہ
کھیتی تو ہم بھی کرتے ہیں ہمارے
کنی بگا ہے آخری
ہمارے دیکھو ہمارے ابھی تو تو پچاس ساٹھ بھی گئے لیکن خریدیں گے اب کی کیا ہے فیوچر میں کام آتی ہے دیکھب سے ہی بتاؤں تو
ہاں ہمار تو ساٹھ بیگھہ تو گھر گ ہے اور ہم جوتے ہیں تو سو ڈیڑھ سو کے آس پاس چلی جاتی ہے
جوتے مطلب
کرا پہلے
اچھا اچھا اچھا کریڈٹ ملے تھے
نہیں
سر سمجھ گئے کہ اس سے کریڈٹ ہی بولتے ہیں دیکھو آپ پڑا جانتے نہی
جو بھی آپ بولو
ہاں وہئی تو
اور اسکن کیئر کیسا چل رہا ہے
اسکن کیر دیکھو اسکین کیئر لڑکوں کا کیا ہی اسکن کیئر رہتا ہے دیکھ کو
نہیں آپ تو کرتے ہوئے یار
آپ کیسے پتا آپ کیا میرے پاس رہتے ہو
دوستوں آپ تو اس میں کیا ہے جانتے ہیںگ
ابھیار اسکن کیئر میں کیا ہے دیکھو اسکن کیئر تو کرنا چاہیے دیکھو لڑکاؤ لڑکیوں لیکن وہ ہوتا تو یہ چھوٹا موٹا اسکن کیئر ہونا چاہیے دیکھو کل کو اگر آپ کی اسکن میں کچھ ہو گیا بہت دقت آتی ہے دیکھو میں تو یہ بتانتا ہوں
کچھ نہیں ہوتا ہے ہم تو دیسی بالک ہے گاما کے ہم تو بھی کھاتے ہیں
ہم تو گو ہی نہیں کھاتے دیکھو گھی میں کیا ہے
آپ پار م گی کھاتے ہو آ آپ آپ جیس گی نہیں کھاتے آپ جان کیا کتے وہ
تو جان گ کچھ بھی کھا لیتے ہیں دیکھو ہمارے تو کیا
ہوں
دکھاتے ہیں ہمیں سے کچھ بھی نہیں کیا دیکھو باہر کے و فس وغیرہ کم کرتے تنڈی گم اللد رہے ن پسند ہے دےھو یہلد رہتے ہیں سندر و اور بتاؤ کیا چل رہا ہے زندگی میں
کچھ نہیں چل رہا
ہاں اور کیا کرتے ہیں اور آپ آگے کبھی کچھ کیا حصہ ہوا کچھ کیا کیا ہے زندگی میں آپ نے اچھی چیز
اب تک تو کچھ نہیں کیا فون میں تو میں انسٹاگرام دیکھتا ہ تا ہوں اور یہ یوٹیوبر کو دیکھتا ہوں
یوٹیوبر کو ہونے فیوریٹ ہے ہاں
میرا تو برے فیوریٹ کیا نام ہے اس کا روہت دیسوال
ہ اچھا ہے دیکھو مے اتنا بڑا ہو گیا دیکھو ہم تو ٹیکنا کیمرہ دیکھتے ہیں دیکھو
یکنوکمور کو تو ہم بھی دیکھتے ہیں بہت زیادہ دھتے ہیں کو
ہاں تو وہ کیا ہے ویڈیو کم ڈالتا ہے ایسے دیکھ جائے
وہ کم دیکھنے لگ گیا ہے یار وہ بھیڑ بھی نہیں دیا کو
آتے تو دیکھ لیتے ہیں دیکھو
ہاں آتے تو دیکھتے ہیں میں میں بھی دیکھتا ہوں ویسے تو
دیکھنا بھی چاہیے
کیا دیکھنا چاہیے ہر بات کوئی دیکھنا چاہیے کیسے دیکھنا چاہیے کچھ غلط چیز آئے گی
وہ ارے وہ غلط نہیں ڈالتا بھائی وہ فلی کانٹینٹ ڈالتا ہے دیکھو
ابھی سورب جوشی کو بھی دیکھتا ہوں میں سورب جوشی بھی جنوری میں نے آج اییے کیا آج میں نے و سے کیا اس سے ہو آج ای مطلب خود ہی کانٹٹ بنا ل خود ہی ڈال دی
ارے دیکو وہ لوگ تو ایسا ہی ہوتا ہے دیکو کسی کے بار میں بولا ہے بولا نہیں بولا وہ کم رہا ہے وہ آپ کے آپ کو یہ جاننا چاہیے آگے والا انسان جب آپ کے ساتھ پوچتے کر ہی سکتا ہے
جچھ
تو مطلب اور بتاؤ
سب بڑھیا ڈوگی سے بھائی گھوم رہا ہے میرے پاس آس پاس تو
ہ لوگے سب نے پال رکھا ایک
ہمارے ایک بات ہ لوگیس کے چکر میں تو کچھ نہیں ہوا
وہی تو بائی لوگیش کے چکر میں تو لوگیش بدماس ہے یار
ہاں ہاں ہ
ڈوگش دووگیش ہوتا ہے دیکھو
وہی تو میں بول رہا ہوں آپ گھومنے نہیں جا رہے کیا کدھر بھی
گھومنے دبو ہم کیا کدھر جائیں گے گ ہڈ ماننے کو بار
ہاں
ہ ادھر جائیں گے
اور سنا
سب بڑھیا ایک دم جکاس
کس کیس سبزی کھائی آپ نے
ہمارے ہمارے یہاں تھوڑی یہ دال بنی تھی دال چاول
دال چاول ہمارے دال باٹی بنی تھی سیم ٹوب بائی
اس کیواز آ رہی ہے تن تن تن تن
کچھ نہیں یہاں پہ ہمارے کیا تھوڑا ہمارے وہ بچے رہتے ہیں وہ کھیلتے رہتے ہیںے
ہوں تھوڑا ادھر بیٹھا نہ پریا
کیا ہے میرے پیر میں لگ رہی ہے یار تھوڑی تو کیا ہے تھوڑا چلنے پھرنے میں دقت آتی ہے سم توو کیا کریں نہ پڑ
بھائی شہباز
ہو گیا
ڈگ ڈوگیش بھائی چارہ کارا ہے بیس کا
ت کریر اری کیا انندو ب چار گا
کیا آپ بھی آ بات ہے سب بڑھیا اور آپ کون کون سا لینا چاہتے ہوا
دیکھو میرا فیوریٹ تو سارا ہی ہے دیکھو کون تو آج کل کوسا بھی لے لینا چاہیے آج کل دیکھو فون میں تو لاکھو وہ آتی ہے ہاں چل گ فون بھی مہنگے ہو رہے ہیں کیا جوئی ای ائے کن نا یہ ساری ریم روم سب انوں کے چاہیے تو کیا ہے س آج کل تو کیا ہے فون مہنگ ہو رہ ہیں دس ہزار دس ہزار کی رےم ڈرٹ ایک لاکھ کی ہو گئی سمجھ رہے ہو آپ تو سوچ سکتے ہو آپ د میں کی چیزیں بہت زیادہ کرائسس چل رہا ہے دیکھو ہن ہو کے معاملے تو د ہزارکے فون پندرہ بیس ہزار نیچے جی
ٹ ہے
اچھا
آپ کے موڈیفائی کرنے کا شوق نہیں کیا گڈیو
نہیں يار کیا وہ ایک سے والے مڑی میں نہیں کرتا سیاتی دیکتی تگڑی ہے اس ضرورت نہیں پڑتی اس میں کیا ہے اس میں تا ہے انجن ٹیون ہوتا ہے اس سے کیا تھوڑی تیز ویز بھگتی ہے
آپ آپ کو آپ نے تھا دیکھے نہیں دیکھ ایک بات تو موڈیفائی
نہیں ہم کیا ہے دیکھتے نہیں ہیں ایک سون تگڑی چلتی ہے دیکھو سداوار
نہیں ایک بار دیکھنا پھر آپ کو بھی پتا لگے گا ہماراریے بی ایم ڈبلو
دیکھو بینڈلو کا کمبٹا لگے دھو میں یہ مانتا ہوں دیکھو کہاں ایک کروڑ گاڑی کہاں اس کے ٹائر کے برابر ہی گاڑی مطلب ہم برائی نہیں کر رہے لیکن موڑ تگڑیلتیک گرے ل کے بھی میں زمین وہ کہاں لگژری برینڈ تھوڑا
اپ نے جی جی دیکھیں نا مرسیڈیز
ہاں دیکھا نا یاد ہے
اب بولے رہو دیکھی نہیں دیکھی بولے رہو وہ موڈیفائی موڈیفائی کرانے کے بعد ہے نا جی ویگن جیسی لگتی سیم ڈٹ ہ
جی جی دیکھتے ہیں دیکھتے
دیکھنا ایکار موٹے پائپ کرا کے
ہاں دیکھیے تو جیے جیسے ہی دیکھو مجھے تو یہ لگتا ہے ایک بار میں نے ریل دیکھی تھی جس میں کیا ہے یہ وہ سب نے یہ کہا کہ یہ تو بولے رہو آجے تو کیا ہے اس جگہ عزت ڈاؤن ہو جاتی ہے سمجھتے ہو نا آپ
ٹھیک ہے پھر کرتے ہیں بھائی بات
ٹھیک ہے دھے